ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہے
ہاں بالکل ٹھیک ہیں بیٹا آپ کون ہیں
جی میرا نام فراز ہے
فراز ہیں کس سے بات کرنی ہے بیٹا
آپ سے بات کرنی ہے
کلی ہی پیٹا کلی ہی
جی بتائیے آپ کچھ آپ کا نام کیا ہے
بیٹا میرا نام شگتا مودے ہے
جی آپ
ہاں ہاں میں چھت بل میں رہتا ہوں اور آپ کہاں رہ ج ہو
میں کمر والی میں رہتا ہوں پولیس کالونی
اچھا اچھا اچھا اور ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں کیا سننا چاہتی ہو آپ بیٹے کیا اپ کیا کرتی ہو
میں پڑھتا ہوں
پڑھتا ہوں کس کلاس میں پڑھتی ہوں
علےونتح
ہوں سبجیکٹس کیا ہے بیٹا
کامرس
اچھا
جی
پڑھائی میں دھیان دو پڑھائی کی طرف جاپ
جی جی
ہاں اچھی طریقے سے پڑھائی کر لو آگے بڑھو اور گھر میں کون ہے
گھر میں میری ماں ہے میرے پاپا ہے اور میرے دو بھائی ہیں
اچھا وہ کیا کرتے ہیں
کون بھائی
ہاں
ایک بھائی نے بی ٹیک کیا ریسینٹلی
اچھا
دوسرے کا بی بی اے میں لاسٹ سیمسٹر ہے
اچھا اچھا اچھا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا
نہیں نہیں نہیں
اچھا ماما کیا کرتی اور پاپا کیا کرتی
مما ڈاکٹر ہے
ڈاکٹر ہیں اچ اچھا اچھا اچھا اور پاپا
پاپا کنٹریکٹر ہے جے کے بینک پہ
اچھا اچھا
تو جس نے بیٹے کیا ہے وہ اس وقت کیا کرنا ہے کب کیا اس نے بیٹے
ریسینٹلی کیائی ایک دو مہینے پہلے
اچھا اچھا اب کسی جگہ پر کوشش کی ہے اس نے کوئی و ڈالا ہے کر رہا ہے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور ملے گی ضرور ہوگا ان شاء اللہ اور آپ کو کیا خیال ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے آگے
ابھی پلان نہیں کیا ابھی ٹویلتھ تک کومرس کروں گا اس کے بعد دیکھوں گا
اچھا میرے خیال میں بیٹا آپ قانون دان بنو آپ ایل ایل بی کر لو اس کے بعد ایک ایگزام دے دو جسٹس کے لیے
اچھا
ہاں پڑھائی کی طرف دھیان دو پڑھائی میں جو اور قانون دان بنو یار
اچھا اچھا جی سوچوں گا سوچوں گا
پڑھائی اچھی طریقے سے کر لینا دھیان دینا ہے پڑھائی کی طرف
اور سماج میں عزت بنانا ہے سماج میں اٹھنا بیٹھنا ہے
جی
پبلک سام نے
جی جی
آنا ہے آپ کو ہر صورت میں آنا ہے
جچ
انشاء اللہ آئندہ آگے پڑھائی کر لو اور جب انشاء اللہ فرحمان آپ کچھ بنو گے تو جانہ داری سے کام کر لینا بیٹا
جی جی آپ کیا کرتے ہیں
میں بزنس کرتا ہوں بیٹا
بزنس کرتا ہوں آپ کی فیملی میں کون کون ہے اور
ہماری گھر والی ہے وہ ہاؤس وائف ہے
کیا ہے
وہ ہاؤس وائف ہے بیٹا وہ گرمی ہے اور بچے ہیں دو تین
اچھا
وہ بھی پڑھائی میں ہے پڑھائی کر رہے ہیں
جی
تو رہتا ہوں میں چھتا پل میں
ہوں اچھا چھتاول میں آپ ایزیکٹ کہاں رہتے ہیں
ہاں یہ جو چت بل پلی پورہ والا نئر بٹ بونی ایک پیڑ ہے یہاں پہ چھتا بل میں چنار کا پیڑ ہے ہاں بس وہی رہتا ہوں ہاں وہی رہتا ہوں میں ہاں جاں سے دور گنگا بیٹھی ہے بالکل بالکل بالکل بالکل
ہوں ہوں
اور کیا خیال ہے
اور سنائیے
ہاں بھائی پیار کرتے ہیں کہ نہیں
ہاں کریکٹ
اچھا اچھا اچھا اچھا ان کے ساتھ گھومنے جائ چاہیے کبھی کبھی
نہیں نہیں نہیں زیادہ نہیں جاتا ہ وہ جی جائیں گے آگے آگے سے
بھائی کے سجائے ہیں کبھی کبھی کسی کا بول ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے یا بھائی کا ہوتا ہے بڑے بھائی کا یا جو بیچ میں ہے جو بی و و کر رہا ہے اس کا برتھ ڈے ہے اکٹھے جاؤ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جاؤ اکٹھے جاؤ ا سیلیبریٹ کرلو اپنی بھائین کے ساتھ یا وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے جب آپ کا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے جب ان کا ہوگا تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے
جی
ہاں گھومنے جانا ہے اچھی طریقے سے ہاں
اچ
ٹریک صحیح لینا ہے راستہ صحیح لینا ہے غلط راش کی طرف نہیں جانا ہے ٹھیک ہے ہاں غلط راشی کی طرف نہیں جانا ہے اور اچھے اچھے انسانوں سے اٹھو اچھے اچھے لڑکوں سے اٹھو
جی جی جی جی جس سے کچھ سیکھنے کو ملے
ہاں سیکھنے کو ملے بالکل اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کر لیں گے کسی کو کسی چیز کی پت نہ ہو آپ کو پتا ہوگا تو اس کو کچھ ملے گا آپ کو پت نہ ہو آپ کو کچھ ملے گا
جی
زندگی ایسے ہی چلتی ہے زندگی ایسے ہی چلتی ہے لیکن صحیح راستے پہ ایمانداری سے کام دان داری سے کام کرنا ہے انشاء اللہ اس میں کامیابی ہے اللہ اس نے ساتھ دے گا
جی جی ہاں ایک سیکنڈ ما ذرا آ کی پکڑو ایک س ایک س ہاں ہلو ہاں جی کیا کہہ رہے تھے آپ ہاں آپ آ کو آپ کی فیورٹ جگہ کون سی ہے جہاں آپ جانا پسند کرتے ہیں
بیٹا میں جاتا ہوں اگر میں بتاؤںا ہے کشمیر میں جب میں میں جو کام کرتا ہوں نا
ڈسٹرک کپواڑہ میں بھی گیا میں ڈسٹرک ہندوارہ میں بھی گیا میں ڈسٹرک بانڈی پورہ میں بھی گیا میں ڈسٹرک بارامولہ میں بھی گیا ڈسٹرک بڑگام میں بھی گیا میں گاندربل بھی گیا گیا ہے کلگام بھی گیا ہے پلوامہ بھی گیا ہے شپین بھی گیا ہے اور اننت ناگ بھی گیا ہے کاضی کوڑ تک میں نے اس پوری واازی کو دیکھا ہے
اچھا مان کے آ اپ نے کشمیر پورا دیکھ
پورا دیکھا ہے پورا کشمیر دیکھا ہے میں نے بیٹا اور بہت سی جگہ جہاں جاں پہ بھی انسان
کپواڑہ جائیں گے آگے جگہ اچھی ہے بانڈی پورہ جائیں گے ا کیا کہتے ہیں اس کو بارامولہ جائیں گے ہر جگہ پر بہت اچھی جگہ ہے ہر جگہ پہ دیکھنے کی جگہ ہے یعنی کہ میرے خیال میں یہاں پہ جو کشمیر میں ہر جگہ پہ ٹوریزم ہونا چاہیے
اچا آپ کو آپ کی جو مانو کیا آپ نے اتنی جگہ
جو فیوریٹ چی جو ہے اور جو فیوریٹ ہے بچپن سے ہی مجھے پہلگام سے زیادہ لگاؤ رہا ہے ہاں پہلگام میرے لیے فیوریٹ ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے میں پچھلے سال دو تین سال پہلے میں بانڈی پ پورا میں تھا بانڈی پورہ میں ایک جگہ ہے اس میں کشمیری میں کہتے ہیں کشمیری میں اس نام یریا کا نام ہے اٹھ بوت اٹھت وہ دو اس آ یہ جو ج وہاں پ جو ٹورسٹ ویلس ہے وہاں پ دو رست ہے ایک پہاڑی کی طرف سے ہے اور ایک سیدھا ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے لیکن چھوٹی ہے
اچھا چھوٹی
جگہ چھوٹی ہے ہاں ہے تو وہ اس کے ساتھ پہاڑی ہے تو پھر پہاڑی پہ چڑھنا پڑے گا لیکن جگہ اچھی ہے وہاں پہ جو یہ ٹوریزم جو ہم نا ہاٹس وہ بھی وہاں پہ پہ ہاں ہٹ جو نا ہو ایسا
ایف آئی آر ایٹی سکس ہوں کیا کہہ رہے ہیں جی بولیے بلی
آپ کس کے ساتھ بات کرتے ہو
نہیں نہیں میری ماں کر رہی ہے کسی کے ساتھ بات
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے یہ ایسا ہے کہ یہ جگہیں اچھی ہیں اور یہ جو ایک جگہ اور ہے ہندوارہ میں
اچھا
ایک اچھی جگہ ہے ایک کتنی اچھی جگہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان جائے گا وہاں پہ اگر سرکار وہاں پہ توجہ دے
ہاں
تو وہ اتنی اچھی جگہ بنے گی اتنی اچھی جگہ بنے گی کشمیر میں دوسری جگہ نہیں ہے اس جگہ کا نام ہے اس ویلی کا نام ہے بنگس ویلی
اچھا بنگس ویلی ہاں نام میں نے سنا ہے
ا اتنی اچھی جگہ ہے اتنی اچھی جگہ ہے لیکن سرکار تو یہاں بس وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے کہ ان کا کام خالی لوٹنا ہے اور کچھ نہیں ہے ب
اچھا اچھا
طریق ہے اور جتنا جتنا یہاں پہ ڈیولپ ہوگا نا ٹوریزم کے لیے یہ پوری وادی میں پوری وادی میں یہ ٹوریزم پہ لے گا ہر جگہ پر ہر جگہ پر ہر جگہ پر آپ جائیے یہاں پہ پہ پلیئر جائی آپ گریز جائیے آپ بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے بانڈی پورہ میں جتنا بھی آگے آگے ہم جائیں گے اتنی اتنی اچھی جگہ ملیں گی ہمیں
مجھے لگتا ہے انڈیا میں سب سے اچھی جگہ کشمیری ہے
بس کشمیر ہے اور کچھ نہیں ہے انڈیا کی بات چھوڑو میں دنیا میں کہہ رہا ہوں دنیا ہاں دنیا میں سب سے اچھی جگہ کشمیر ہے اور کشمیر کےوگ بہت اچھے بھی کشمیر کے لوگ بہت اھے مہمان آواز اچھی طریے سے جانتے ہیں کہ مہمان کو کس طریقے سے نوازنا ہے یہ ان کو کشمیر چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے السلام علیکم